ولم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جان
بھائی آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں اچھے سے
ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
بھائی الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور بتائیں آ آپ کے گھر والے سب ٹھیک ہے
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی کیا کر رہے ہو آج
بس بھائی بیٹھا ہی ہوا تھا تو میں نے سوچا آپ آپ کے ساتھ کچھ بات کریں کچھ گیان مل سکیں آپ کے
ہاں بھائی اب میں اب کہاں آج کہاں باہر جا سکتے ہیں آپ کو تو پتا ہی ہے آج کتنا گرد و غبار ہوتا ہے باہر سے
جی بھائی اتنی اتنی زیادہ اتنا اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے بھائی آپ کو پتہ ہے کس وجوہات سے اتنی گرمی ہوتی ہے بھائی
ارے بھائی یہ تو ماحولیاتی آلودگی سے ہی ہوتا ہے نا بھائی
جی بھائی جی بھائی تو آج کل تو اتنی آروگیہ ہے مطلب آپ مجھے بتا سکتے تو اس کی وجوہات کیا ہے
اس کی بہت سارے وجوہات ہیں مطلب آلودگی کے ہم پہلے ہم دیکھتے اس میں ہوائی کی آلودگی آتی ہے پانی کی آلودگی آتی ہے اور کیا کہتے ہیں شور کی آلودگی آتی ہے پہلے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں مطلب یہ کیسے ہوتا ہے دیکھو ہوا کی آلودگی تو ہوا کی آلودگی تو تو ہم کیا کہتے ہیں ہوا میں جب بھی کچھ اور کچھ کچھ بھی چاہے وہ گھردوں کو باہار ہو چاہے وہ گندے گیسز ہو کچھ بھی ہو وہ مل جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ہوائی کی آلودگی اس میں سب سے زیادہ اس میں ہم کیا یہ کیسے ہوتا ہے جب کیا کہ اسے فیکٹری سے دھواں نکل جاتا ہے گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں مل جاتا ہے کوئی علاج ہو ہم جلاتے ہیں نا مطلب جلانے والی لکڑی آ وہ اس سے کہ اسے جل جاتا ہے تو اس سے وہ گندا دھواں نکل جاتا ہے یہ سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں جنگل جل جلتے آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا آج کل زیادہ جنگل جلتے ہیں تاپمان جب بڑھ جاتا ہے تو ان سے کیا ہوتا ہے ان سے ہوا کی آلودگی ہوتی ہے
تو بھائی ہم مطلب ہم کیسے روک سکتے یہ مطلب آلودگی کتنی ساری وجوہات آلودگی کی مطلب آپ نے یہبھی بولا ہوا کہ آلودگی کس سے ہوتی ہے پان کی آلودگی کس سے ہوتی ہے مطلب کتنی ساری آلودگی جی
ہاں بھائی میں آپ کو اچی طریقے سے بولوں گا اس کے بعد آتی ہے پانی کی آلودگی پانی کی آلودی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پانی میں جب جو فیکٹری سے نک کلنے والا وہ گندا پانی ہوتا ہے اس میں کیمی مطلب کیمیاوی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ہم پانی سیدھا سیدھا یہ یہ دریاؤں میں یا ندی نالوں میں یوں ہی پھینک دیتے ہیں ہم کہ ہمیں کوئی مطلب وہ پریشانی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں جانے دو تو جانے دو پلاسٹک جو ہوتا ہمارے گھر میں وہ بھی آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا آج کل کتنا پلاسٹک ہوتا ہے ندینلوں میں
جی جی بھائی
کتنا ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے تو پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے مطلب یا ہم جو گھر میں یہ جو مطلب پانی میں وہ قمی چیزیں کھادے استعمال کرتے ہیں نا مطلب اپنے کھیتوں میں
جی
ہاں وہ پھر وہ والا پانی بھی ہم ڈال لیتے ہیں اب اسی مطلب وہ بھی چلا جاتا ہے اسی مطلب یہ کیا کہتے ہیں اسے نہرو میں ہاں پھر وہ نہروں میں چلا جاتا ہے پھر اس سے بھی پانی کی آلودگی ہوتی ہے آج کل کیا دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے اگر سنا ہوگا تو آخری دفعہ جب میں یہ نیوز پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کشمیر میں خصوصن کشمیر میں بہت ساری جھیلیں کم ہو چکی ہیں اور جو اب جیلیں ہیں مطلب مطلب جو جھیلیں مطلب اب درکار ہیں جیسے ہمارے ڈل لیک ہے جو مطلب ج ڈال جھیل جو ہے ہمارا ہے یا ولر جھیل جو ہمارا ہے یہ یہ وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں ایک اس میں گندا گندا اس کو کر دیتے ہیں دوسری بات کیا کرتے ہیں ہم ہم لوگ یہ جو اس کے کنارے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ بند کرتے ہیں انہیں اس کو کہتے ہیں انگلش میں انکروچمنٹ اسی پہ بیٹھتے ہیں اور بند بند کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہی جو پانی میں وہ زندگی تھی مچھلیاں تھی کوئی بھی چیزیں تھھی وہ تو پہلے ہی مر جاتی ہے
جی بھائی یہ تو ابویس بات ہے
اگر وہ استعمال کرے گا وہ کوئی پانی حالانکہ ایک دفعہ وہ ہم استعمال کرتے تھے اگر غلطی سے بھی اب ہم نے وہ استعمال کیا اس سے کالرا ٹائیفائی ہیپاٹائٹس یا کیا کہتے ہیں اسے
جی بھائی بہت فن جی یہ بہت بیماری ہے کا نام ہے جی بھائی
ہاں بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہے اسے مچھلیوں کی بہت ساری ہلاکت ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ بات کیا ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے
جی جی بھائی
جب پانی ہی نہیں رہے گا تو انسان کہاں رہے گا یہ تو آپ کو پتا ہی ہے
جی جی بھائی
ہاں پھر ہوتی ہے زمین کی آلودگی مطلب جو ہم زمینوں میں ہم کیا کرتے ہیں ہم یوں ہی پیسٹیسائڈز مطلب آپ نے تو دیکھا ہوگا گھر میں ہم کچھ بھی ہوگا ہاں پیسٹی سائڈز پوالیتھیین ہو یا فیکٹریز کا کوئی بھی ویسٹ ہو یوں ہی زمینوں میں گاڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں مطلب ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتا ہم جب یہ ہمارے پاس جو کیا کہتے ہیں وہ ہم آگاہی نہیں کیے گئے ہ چیز سے تو ہم لوگ یوں ہی پھینک دیتے ہیں تو پہلے ہی زمین کی زارقی چیزے اس سے کم ہوتی ہے
ہاں بھائی ہاں بھائی
فصلوں میں پھر نقصان آتا ہے ایک بار تو فصل ایک ہاں ایک ایک ٹائم پہ آپ کو فصل اچھا دے گا اگر آپ زیادہ کھاد استعمال کرو گے لیکن آئندہ آنے والے سالوں میں کام کام وہ دے گا کیوں کیونکہ ہم نے اس زمین کو لگ خراب کر دیا ہے اس کی ب اس کو بنجر بنا دیا ہے بھائی پھر پھر پھر سب سے ضروری بات جو مطلب جو سکون کو ہی ختم کر دیتی ہیں وہ شور کی آلودگی ہوتی ہے اپ آج کل آپ شہروں میں اتر ہی نہیں پاتے ہو آپ شہروں میں اتر مطلب رات کو بھی اگر ہم دیکھیں گے رات کو بھی اتنا شور ہوتا ہے کہ انسان سکون سے سو نہیں پاتا ہے
ہاں بھائی ہاں بائی تو بھائی کیا ہے کہ مطلب مجھے آپ کے بات سے یہ لگا کہ مطلب ہمیں اپنے ہاتھوں سے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ مطلب جیسے کہ کوئی بندہ دکان پہ جاتا ہے تو وہ کچھ سامان لاتا ہے جیسے کہ مطلب اگزامپل لیتے ہیں ہم چینینی لاتا ہے اور دکاندار بھائی کیا کرتا ہے وہ کس میں دیتا ہے وہ پولییتھین میں دیتا ہے ہم گھر جاتے ہیں ڈکن میں لگاتے تو وہ اپنے ڈبے میں رکھتے ہیں جینی اور پالتین کو کیا کرتے ہیں باہر پھینکتے اس پالتین کو کیا ہوتا تو آپ ہم کو پتہ ہی ہے مطلب پوالیتھین کی عمر پانچ سو سال وہ ڈیزالو نہیں ہوتا ہے زمین میں تو اس سے کیا ہوتا اس سے کیا ہوتا ہے جو زرخی زمین ہوتی ہے مطلب وہ خراب ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کہ مطلب مطلب ہاتھ کنک ہے ہیں انسان
یہ اس میں تو ہم انسانوں کا ہی ہاتھ ہے یہ تو آپ نے بالکل اچھی بات فرمائی
ہے نا بھائی تو کیا کرتے ہیں مطلب کوئی لفافا لاتتے جیسے کہ لیز کرکرے ندی نالوں میں پھینکتے ہیں تو اس سے مطلب پانی بھی خراب ہو جاتا ہے جیسے کہ فیکٹریز میں مطلب کیمیکلس نکلتے ہیں وہ پانی میں مطلب مکس ہوتے تو ہمارے بچے آتے ہیں تو ندی میں نہاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے بچے بیمار پڑتے ہیں اس سے ہماری بچوں پہ مطلب بہت افیکٹ پڑتا ہے بیمار پڑتے بہت برا اثر ہوتا ہے نا بھائی
ہاں دیکھو اس کے میں بولتا تو وہ مطلب اس کے مطلب ہم کیوں مطلب یہ ہو گیا سب سے پہلا مجھے لگتا ہے آبادی میں جو ہمارا اضافہ ہو رہا ہے دن ب دن ہمارا جو آبادی میں جو اضافہ ہوتا ہے ان کی ڈیمانڈیں بڑھ رہی ہے اور پھر جب ان کی ڈیمانڈیں بڑھ رہی ہیں تو انہیں چیزیں بھی بہت چاہیے تو تو اس سے کیا ہوتا ہے پولوشن ہوتا ہی جا رہا ہے آپ نے تو دیکھا ہوگا گاڑیوں کی ک مانگ ہوتی ہے یا کسی بھی چیز کی بہت زیادہ مانگ ہے آج کل اس دور میں درختوں کی کو ہم تو رکھتے ہی نہیں ہم کٹا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں وہاں گھر بنانا ہے
جی جی بھائی ہاں مطلب آج کل بہت درخت کاڑے جا رہے ہیں مطلب اس سے کیا ہوتا اس سے ہمارے نقصان ہوتا ہے جیسے کہ مطلب ہم ڈپینڈنٹ ہیں مطلب آپس میں جیسے کہ ہم آکسیجن لیتے ہیں ٹریز سے مطلب درختوں سے ہم کیا واپ وہ چھوڑتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ تو جو درخت ہے وہ ہم پہ جیوت ہے اور ہم ان پہ ہے نا بھائی
ہاں
تو دار مدار تو ہے ہم کو آپس میں مطلب پیڑوں اور انسانوں میں
وہی بات
کر چاہے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے مطلب اس سے ہماری صحت اچھی رہے گی زیادہ پالیتھین کا یوز نہ کرے زیادہ پلاسٹک کا یوز نہ کرے تو اسے ہماری مطلب جو ویدر کنڈیشن ہے وہ بھی اچھی رہے گی
ہاں بھائی آپ نے یہ بالکل ٹھیک بات فرمائی اگر ہم پلاسٹک یا پوالیتھیین کی جگہ یہی سے گھر سے کاغذ یا کپڑا بیگ لگا مطلب کپڑے کپڑے والا بیگ تو بہت ہی اچھا رہے گا کیونکہ وہ بہت دیر تک چلے گا تو ایک تو وہ ایک تو وہ مطلب بہت دیر تک چلے گا دوسری بات کیا ہے اس میں ہم ہر دن جا سکتے اور بھی چیز لا سکتے ہیں جب ہم یہی سے دکاندار کو بولیں گے مطلب ایسا نہیں چاہیے ہمیں تب جا کر ہمیں دکاندار مطلب وہاں سے وہ کہے گا کہ نہیں ہمیں ضرورت ہے مطلب تب جا کر دکاندار اویئر ہو جائے گا جب ہم یہی سے کہتے ہیں نہیں ہم یہاں سے مطلب خالی ہاتھ جاتے ہیں اس کو تو دینا ہی ہوتا ہے وہاں سے ہاں ہم کیا کہتے ہیں دوسری بات ہوتی ہے ہم لوگ مطلب یوں ہی گاڑیوں میں اپنی اپنی گاڑی تو آج ہر کسی کو ہے اگر اس کے برعکسم پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے یا سب سے زیادہ مطلب جو آج ٹرینگ پہ ہے وہ ہے ای وی الیکٹرانک ویکل
جی جی
ہاں اگر ہم اس پر مطلب نربھر رہ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا ماحول خراب ہوا ہوتا
ہاں بھائی آپ کی بات بہت اچھی ہے مطلب میں آپ کی بات سے میرا دل خوش ہوا مطلب آپ نے بہت اچھی بات کہی اس سے اگر ہم ان کا ای وی کا یوز کریں تو پولیوشن کا مطلب ہونا ناممکن ہے
ہاں بھائی یا فیکٹریز میں ہم فلٹرس لگائیں گے ہم کہیں گے ان کو ہوا اگر پھینک رہے ہو تو ابزاربر لگاؤ وہ وہ دعاں وہ مطلب زہریلی گیسز جو کاربن منا آکسائڈ جیسی گیسیز ہیں وہ اس کو روک دے گی یا پانی میں فلٹر لگاؤ تاکہ جو باہر جا رہا ہے پانی وہ پہلے اس کو ٹریٹ کریں تب جا کر پانی بہرنے کا
جی ہاں جی ہاں تو چلو بھائی میں مطلب مجھے تھوڑا کام پڑا تو آپ کی گیان سے مطلب آپ نے بہت اچھا گیان دیا مجھے مطلب مجھے اس سے سیکھ ملی تو میں یہ آگے پہنچاتا رہوں گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو وہ بھی پولوشن کا بہت خاص خیال رکھے چلو بھائی اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا بھائی
اللہ حافظ اللہ حافظ
اوکے بھائی